ا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیا کر رہے اتنا شور کیوں آ رہا ہے آپ کی طرف سے ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہاں مجھے بتائیے تو کیا ٹھیک ہو آپ اچھے سے ہو ہاں بس شکر گھر وار پہ سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ سنائیے ہاں کھانا کھا لیا کیا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی جیسے ایسے کچھ ایسے ہی یوٹیوب ویوٹیوب دیکھ رہا تھا تو ابھی بیٹھا ہی
کیا دیکھے رہے تھے آپ یوٹیوب پہ
ریلے موویز ایٹسٹرہ
مطلب مطلب وقت تو ہے پر کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا میں بھی مطلب ابھی ہی دکان سے ہاں دکان سے مطلب میں آیا تو پتہ نہیں شاید ساڑھے تین چار بجے آگیا تھا
اچھا ساڑھے تین چار بجے ارے نہیں میں تو بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہی تھا
اچھا ٹھیک تو کیا دن میں صبح سے کیا کیا آپ نے
کچھ خاص نہیں آپ ایسا ہی سمجھ لیجیے کچھ خاص تو نہیں کیا بس بیٹھے ہی بیٹھے ہی تھے اور کیا
اچھا ٹھیک اچھا مجھے یہ بتا دیج یہ پرسوں پھرپ نے اپنے امی جان کو بتا دیا تھا جو میں نے آپ کو بولا تھا انہیں بولنے کے لیے
نہیں یاد نہیں رہا ابھی بتا دیتے ہیں
ہاں ان کو بتا دینا وہ نہیں میں نے وہ دیکا تھا تو ابھی دیکھیں گے میں چ مجھے یہ بتا دیجیے تو کل کا کیا سوچا ہے آپ نے کل کے بارے میں کیا بول رہے ہیں پرسوں کے بارے میں تو پرسوں کے بارے میں کیا سوچ ہے آپ کی جی جی
ج پ سو کےے بارے میں ایسا بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دن بھر تھکا پتاہ نہیں کیوں پورے دن نیند چڑ رہی ہوتی ہے نہ کام کیس من لگتا ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت کام کر لیتا ہوں لیکن اتنا نہیں جتنا کہ میں ہاسٹل میں کیا رہا تھا تو پتا نہیں سستی سی آ گئی ہے اس لیے سن رہا تھا تھوڑا کھی کھیلتا ولتا چلو اپ دیکھیں گے کیا نصیب میں ہوگا اب پرسوں کے بارے میں بتا رہے تو ان شاء اللہ امید تو اچھی ہے ہم کریں گے
ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی ہاں ہاں وہ بات
اب آپ نے پرسوں کا میچ ہمارا دیکھا اب بپ بتائیے اگر ہم ٹاس جیتے تو ہم کیا پسند کرنا چاہیں گے ہم
نہیں اگر ہم نے ٹاس جیتا تو ہمارے لیے نہیں ویسے جو اتنا ات میں فرق نہیں پڑتا ہے تو میرے حساب سے اتنی فرق اتنا وہ فرق بھی نہیں پڑتا ہے چاہے ہم پہلے کرے چاہے ہم دوسری کریں البتہ ایک بات ہوتی ہے ایک بات میں نے دیکھا کہ اگر ان کی وہی ٹیم رہے گی پھر سے تو پھر اس حساب سے مجھے لگتا ہمارا پہلا گیند بازی کرنا ہی ٹھیک رہتا ہے کیوں کیونکہ ان کی جو بلے بازی ہے نا ان کا جو دماغ ہے نا وہ سوچ کی جو صلاحیتیں ان کے بلے بازوں میں ہے وہ کھیلا تو انہوں نے بہت ہے پر ان میں وہ سوچ کی تھوڑی قلت ہے کہ کس وقت پ کس کھیلنا چاہیے ہمیں بھی وہ قلت ہے پر ہمیں ان سے تھوڑا سوچ زیادہ ہے ہماری جو کھیلنے والے بندے ہیں اس ح س ہاں شور آا آپ کے کچھپ نے کچھ ایئر فون وئر فون لگا ہے
ہاں کوئی بات نہیں آپ سنیے بات یہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ لیکن ایک بات ٹھیک ہے ہم نے ایک میچن سے کھیلا تھا اس سے پہلے ان میں ہم نے ڈیفینڈ کیا تھا تو وہ ہم نے ہارا تھا تھا بہت پہلے کی بات ہے اس ٹائم پہ میں بھی بولی پتاہ نہیں آپ کو کھی رہے تھے نہیں مجھے یاد نہیں ہے تو ہم چز ہم کر پئے تھے اصل میں تب نیاز بھی ہماری طرف سے ہی کھیل رہے تھے
اچھا ٹھیک
یہ تب کی بات میں کر رہا ہوں تو لیکن تب سے انہ نے ایسا کوئی میچ نہیں جیتا ہے تب سے ان نے بہت بیٹمنٹ کی اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کہ اب چیز کی بات کر رہے کہ ہم چاہے تو کر تو ڈھائی سو بھی سکتے ہیں لیکن پرسو اگر ایک وار ٹچ اپ اچھی نہیں بنتی تو بہت پروابلم ہو سکتی تھی
نہیں اب وہ اگر ایک بات ایک بات ہو سکتی ہے نا اور اس بارے میں اگر ہم اسی طرح ہی ہے نا اگر نہیں وہ نہیں بنتی یہ نہیں بنتی ویسے تو نہیں چلتا ہے کیونکہ مطلب ہر بار تو ہاں ہاں
اور سن لیجئے مجھے چیز ہی بیٹر لگ رہا ہے میرے حساب سے کیونکہ ان کے پاس اگر اگر وہ ڈھائی سو بھی بنائی یں گے ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ ہم ڈھائی سو کریں گے لیکن اگر انہوں نے اگر ہم نے کچھ اسکور کم کیا تو ہم ان کو نہیں روک پائیں گے میرے حساب سے کیونکہ اس کیونکہ وہ بالنگ کٹ ہے نہیں ہو جی جی جی جی نہیں نہیں نہیں
کہ وہ ان کی جب دماغ میں ان کی جب دماغ میں ایک بات آ جاتی ہے نا ان کے جو جیسے ایک دماغ میں آ گیا کہ ہمیں ڈیڑھ سو ایک سو اسی ایک سو نبے کرنا ہے تو وہ چیزیں وہ آرام سے کر لیں گے اور اس معاملے سے ایک اوپر ہم ان میں خالی وہ چیزیں ان کی فائدہ ہے اسی سلسلے میں ہمارے ایک نقصان بھی ہے کہ جب وہ ہماری جو ہماری جو یہ گیم ہوتی ہے نا جب وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے نا ایک مطلب ان کی جو ہے مطلب کچھ ساجھیداری بننا شروع شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے جو مطلب جو فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دماغ ان کا پتا نہیں کہاں ہوتا ہے وہ اب وہ مطلب پورا چھوڑ دیتے کھلا ان کے وقت ان کے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس میں یہ لگائیں گے وہ تو مطلب اس کو چلنے دیتے ہیں وہ اس اس کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے تو اس سلسلے میں پھر ہمارے لیے وہ نقصان بنتا ہے اپ نے بہت سارے ہمارے پچھلے میچ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ساٹھ اسی رن بچانے کو ہوتے تھے جب تک وہ ایک وکٹ نہیں جاتا تھا نا جب آخری کے دس پندرہ رن نہیں رہتے تھے تب تک ہم سو جاتے جے
جی صحیح بات ہے
چیخ کے بولوں کی دھیان رکھو دھیان رکھو وہ نہیں مانتے ان کو مت وہ اس سلسلے میں اگر ہاںا نہیں کر پاتے جی ہاں وہی میں گیا وہی میں نے ان کو پچھلی بار بھی کہا وہ بہت ہی زیادہ ڈھیلا ہے چھوڑ دیتے ہیں وہ چیز اس سلسلے پھر ہمیں بہت ساری مطلب
صحیح یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہم بہتر رہے گا کہ ہم بالنگ ہی پھر سے ہم چیز ہی کریں اس بار اگر ہمیں تیز زیادہ بھی کرنا پڑے کیونکہ پچھلی بار تو ان کو روک لیا تھا ہم نے کیونکہ ورنہ اس سے زیادہ ہی ہو جاتا سچ سب سے وہ چل رہی تھی پہلے اوور میں وکٹ ہی نہیں نکل رہا تھا ارے اگر اب مجھے لگتا ہے وہی آپ وہی وہی میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ڈھائی سو بھی ہوتا کرنے کے لیے تو ہم مت کر پاتے کیونکہ اسی حساب سے پھر پہلے کے بلے باز بھی کھیل لیتے ایس اسی حساب سے کہ بیک وکٹ بھی اچھا نہیں ہے اور رنس بھی کرنے ہیں اور ہم پرسوں آہستہ ہی کھیلے تھے کیونکہ ہم پتا ہے کہ برانا بال بھی ہے ہے نا پریشر کم ہے آرام آرام سے کھیلیں گے لیکن جو ہی اسکور بڑھے گا تو ہمارے پاس رن ریڈ بھی بڑھ جائے گی تو ہمیں اس
مطلب اپ دیکھیں گے نا پرسو بھی ہم آرام سے وہ کر لیتے
ہاں ہاں ہم آرام سے کر لیں ہم نے آپ کی غلطی کی وجہ سے کیا ہاں میں ایک بات بتا تھا پرسو میں نے بولا تھا ساجد کو اس نے مانا نہیں اس وقت پتا نہیں کیوں میں اس کو بول رہا تھا کہ عبید بھائی کی جگہ موعید کو ڈالوں تو ان نے مانا نہ
اس وقت جلدی دس بیسن کر دیتا وہاں ہاں تو مطلب وہ ایک حساب سے ٹھیک ہی تھا میں دیکھو پر پر اس کا بھی مطلب ہاں
میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کیپیبلٹی نہیں نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں نا کہ ا معید کی کمزوری ہے اسپنرس جو کہ پرسو جو کہ ہمارے پاس ان کے پاس تھے ہی نہیں پرسو آپ پپو کو ر نہیں کنسڈر کر سکتے وہ تیز بال ہی مارتے ہے نا معید کی ایک ہی پروابلم ہے وہ ہے اسپن اس کو چلانے جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے اور پرسوں انہوں نے اسپن کو خالی تین ہی اوور دے دیے وہ ب بلال سر تین ہی اوور کیے تھے ان نے فائدہ لار گیا تھا پرسو تو معید اگر پہلے ہی اتر جاتا نا تو فائز کی جگہ عبید کی جگہ برابر میں نے جب جب ع میر یا کوئی آؤٹ ہوا میں نے اس کو بولا کہ عبید اس کو بولو پیڈ کرو دونوں کو رکھو کر را کے کوئی مسلہ نہیں ہے لیکن بولا نہیں نہیں انہیں مار نہیں اس کو میں نے بولا تھا کہ میں لمبا اور ایک بات ہے معیز میں مویز سنگل نہیں روک
ہاں
اس کو وہ پھر اچھے سے ایزی کھیلتا ہے اس کو وہ شارٹس ہے کہ وہ سنگل نکال عبید کے پاس اتنے شارٹس نہیں ہے وہ ٹائم لیتا ہے سیٹ ہونے کے لیے پ ٹھیک ہے جو کہ وہاں پر وہ میڈن ہو گیا وہاں سے ہی گیم ان کے پاس تھوڑی بہت اسٹارٹ ہو گئی گیم وہاں سے ہی اسٹارٹ ہو گئی ان کی طرف ہونا کیونکہ اس پہ ڈ ڈاٹ اس نے بہت کھیلا
کو لکھ رہا تھا نا اس وقت دس کن بارہ ڈاٹیں لگاتار انہوں نے کی
اس سے پہلے میں بھی دیکھو دیکھو اس سے پہلے اس سے پہلے میں بھی ڈاٹ کھیل رہا تھا لیکن اس سے پہے لائبلٹی تھی
اس وقت موقع تھا موقع تھا نا موقع آپ کے پاس وہ موقع تھا
آدنان کو مجھے تین چار مجھے تین تین چار رن ہی آ رہے تھے لیکن میرے پاس موقع تھا لیکن جب اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ وہ موقع نہیں تھا اس ٹائم پہ باؤنڈری ضوری نہیں ہے کم سے کم پانچ ر
ہے وہی وہی میں آپ کو میں آ کو یہی میں یہی چیزیں سمجھاتا ہوں دیکھیے کیا ہوتا ہے جب آپ ایسے جو ہے ان واقعات میں پھنس جاتے ہیں نا تو ان واقعات میں آپ کے پاس دو جو ہوتے ہیں مرحلے ہوتے ہیں آپ کے پاس یا تو آپ جو ہے پورا مطلب آخری تک کھیلے آہستہ آہستہ کھیلے آپ کے جو آہستہ آہستہ گیم مطلب جو ہے ا یہ جو گیم ہے آخر تک آخر تک لے کے جائے اور آخر پہ جتا کے لائے یہ اس میں جتا کے لانے والا جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم
احمیت رکھتا ہے
دوسری بات آپ کے پاس جو ایسا والا یہ ہوتا ہے نا مرحلہ بن جاتا ہے اس میں آپ شروعات میں ہی اتنا حصہ لے لے جتنا آپ سے ہو سکے تاکہ جو آنے والے ہوتے ہیں تو ان میں اس کے لیے پھر موقع بن سکے کہ وہ کر پائے آرام سے اس میں پھر دو مرحلے آ جاتے کہ وہ ہو بھی جاتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے ہاں ج
جو پہلا والا ہے مجھے بہتر لگا کہ اینڈ تک کم سے کم کھیلنے جانا ہے
ٹھیک ٹھیک آپ نے وہ لیا وہی مگر اس وقت آپ آپ کے پاس دو تھی نا آپ کے پس وہی آپ کا بہت دماغ وہی بند ہو گیا نا آ پ کو یاد ہوگا جب بھی آپ آخری کے مرحلے میں کھیلتے ہیں نا میں ہر وقت آپ کو صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہوں استعمال کی خالی کیجیے خالی کیجے ایک ہی بات کہ اپنے دماغ کا اس استعمال کیجیے یہی ایک چیز میں آپ کو خالی بولتا ہوں اور کچھ ہی میں آپ کو
کرتا ہوں لیکن دیکھیے کیا ہے کہ وہاں سے جو بیٹسمین ہے نا وہ جوب بال ڈؤٹ کرتا ہے تو
آپ کو نہیں نہیں آپ کو میں میم وہ آتا ہے وہ تو آتا ہے میں آپ کو بولتا ہوں وہ آتا ہے پر میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں دیکھو اس کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے اسی سے چیزیں چلے گی
ہاں ورنہ ورنہ آصف بایی کے اوور میں ایک باؤنڈری دیکھیے ورنہ آصف بائی کے اوور میں ایک بانڈری آ گئی تھی اس سے پہلے چلو مانو کہ وہ کیچ ہی تھا جو متہر کو آیا تھا وہ شارٹ بال پہ مڈ وکٹ کی طرف گیا تھا اور کیا ہے کہ اس میں پھر وہی مسئلہ ہو گیا تھا کہ چبو آ گئی تھی اس کے بعد میں پھر سے لینے گیا تھا شارٹ کیونکہ مجھے چاہتا تھا کہ جلدی جلدی رنز آ جائے تاکہ پھر اگلی اگر اگر ڈاڈ بھی کر لے اگلا بندہ تو پریشر نہ پڑے اور ایک مسئلہ جو مجھے پرسوں معلوم ہوا میرا تو ہمارے لگتا ہے ہمارا وقت سما ہو گیا ہے
ہو گیا ہاں ہاں ہو گیا ہو گیا چلیے چلیے بیٹھیے بیٹھیے